ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
بس بس میں اچھی ہوں اور آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا ہیں بس آپ بتائیے اور ادھر سب ٹھیک ہے
جی بالکل سب ٹھیک ہے الحمد للہ کیا کر رہے تھے آپ
بس کچھ نہیں میں تو تھوڑا بیٹھی ہوئی تھی سوچ رہی تھی کیا کروں مطلب موسم خراب ہو رہا ا ہے اور مجھے نا کچھ کپڑے وغیرہ خریدنے ہیں اب وہ محسوس نہیں لن جا کے مطلب شاپ پہ وزٹ کروں یا آن لائن منگاؤں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں نے کہا چلو میں آپ کو کال کر کے پوچھتی ہوں میں نے آپ کا کیسا مشورہ ہے آن لائن صحیح رہتا ہے یا آف لائن صحی رہتا ہے آف لائن تو دھو صحیح رہتا ہے یہ ہم لوگ سھی خریدتے لیکن آن لائن میں تھوڑا سا ڈر لگا رہتا ہے
بالکل ڈر تو بنا رہتا ہے آف لائن میں آن لائن میں بالکل
ہاں ہاں تو آپ آن لائن یا آف لائن پرچیز کرتے ہیں
تو دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے ابھی آپ نے بولا کہ بارش ہو رہی یا باہر جانا مشکل ہو رہا ہے تو بہتر رہتا ہے کہ ہم آن لائن ہی منگائے اگر جو ہمیں ضروریات کی چیز ہوگی جو ابھی ہمیں مطلب بہت ضروری ہے تو اور میرا نا اس میں ایک بہت گہرائش میں بہت کہہ رہا ہ میں اس میں ایک میرا اوپینن ہے ایک وہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نارمل سچو ل ہے جو اتنی مہنگی بھی نہیں ہے اگر کل کو وہ چیز خراب بھی آئے گی ہمیں ڈیلیور ہوگی یا اوریجنل چیز ڈیلیور نہیں ہوگی یا جو ہم نے چیز آڈر کیا ہوگا ایگزیکٹ وہ چیز ڈیلیور نہ ہو تو ہمیں اتنا نقصان اٹھانا نہ پڑے اب اگر ہم ایک مہنگی چیز آ آن لائن آڈر کریں گے جیسے ہم فون وغیرہ آئی فون وغیرہ لیں گے ایک لاکھ کا سوا لاکھ کا یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی اور کوئی مشین یا کچھ جو بہت مہنگی ہوگی جو جس کی قیمت ہزاروں کی ہوگی تو مجھے مجھے لگتا ہے کہ جو لوکل شاپ ہوگی کیونکہ ان کے ساتھ ان کے پاس ہم واپس جا سکتے ان سے ہم بول سکتے کہ اس میں یہ دقت آ رہی ہے یہ ایشو آ رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک کر کے دیں گے اینڈ آن لائن میں پھر یہ سویدھا نہیں ہوتی ہے کیونکہ اور ہمیں اتنا علم بھی نہیں ہے آن لائن کا کیسے اپروچ کرنا ہوتا ہے کسٹمر کیئر کو اگر کریں گے بھی وہ بولتے ہیں آپ آپ اس نمبر پہ کال کریں دوسرا بولتے اب آپ سال کرے تو وہ بہت بڑا ٹ ہو جاتا ہے اورہت مشکل دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے
یہ تو ہے یہی تو پھر نا اگر میں تو کہہ رہی ہوں کوئی وہ خراب آ گیا ہے تو وہ وہ چینج والا ایشو ہو جاتا ہے تو یہ پھر بڑی پریشانی ہو جاتی نا پھر چینج کرنے کے لیے سیون ڈیز کی ہے لوگ پالیشی ڈالتے ہیں پھر اس میں بڑا لیٹ کر دیتے ہیں پھر وہ بھی چینج کر کے دیں گے آدھے پیسے کاٹ لیتے ہیں یہ رہتا ہے تو اس چیز میں یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کیا کریں میں پھر اور لائن میں دیکھو فراڈ بازی کا بھی تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے میں نے تو ایک بار نا اپنا ایک جوڑا منگوایا تھا تھا وہاں سے یہ نپ میں نے کہا چلو میں جوڑا منگوا لیتی ہوں سمے کی بچت کے لیے میں کیا آن لائن رہے گا اب باہر جاتے ہیں تو ایک گھنٹہ آرام سے لگ جاتا ہے میں نے کہا چلو آن اچھا بھی لگ رہا تھا وہ اور پر غلط میری ہو گئی میں نے وہ کوئی ٹسٹیڈ پیج نہیں تھا یا تو میرے کو کوئی کسی ایپ کے تھرو منگانا تھا جو یہ مطلب ٹرینڈنگ ایپ رہتے ہیں میں نے کیا کیا ہی مطلب ایک فیمس ایپ ہے اس پہ سے ایسے ہی ٹرسٹیڈ پیج سے منگا لیا اچھے خاصے وو آ رہے تھے وہاں پہ اب میں نے وہاں سے آڈر شکریہ اور غلط میری کیا ہو گئی مجھے سی او ڈی رکھنا تھا شاید ہے نا مجھے آن لائن پے نہیں کرنا تھا ان کو پہلے ہی تو انہوں نے آپشن آ رہا تھا آن لائن کہ میں نے آن لائن پے اس نے کر دیا اب مجھے وہ پندرہ دن بعد وہ جوڑا آیا اور میں تو بڑا خوش ہو رہی تھی کہ میں نے مطلب ہوتا ہے نا کہ ہماری کوئی فیوریٹ چیز ہے اور آپ منگواتے ہو تو اس بڑا بےسبری سے انتظار کرتے ہیں ہم لوگ کی آئے میں نے اس کو کھول کے دیکھا آپ وشواس نہیں کریں گے ا مجھے اس میں انہوں نے پرانا جوڑا رکھ کے بھیج دیا
اچھا
اور مجھے اتنا مطلب پریشان ہو گئی میں میں نے جو ڈلیوری بوائے تھا میں نے اس کو کال کرا میں نے کہا بھیا یہ میرا غلطی سے کہ کیا میں نے کیا آڈر کیا ہے اور آپ نے کیا کیا انہوں نے کب مجھے کہ میم ہمیں نہیں پتا جہاں سے سامان ہوتا ہے ہم اٹھاتے ہیں ڈیلیور کر دیتے ہیں ہمیں نہ یہ پتا ہے اس کے اندر یہ ہے یا کیا ہے آپ نے جہاں سے آڈر کیا ہے اس لنک کو یا نمبر کو وہاں کا اور آ میں نے وہاں کیا انہوں نے مجھے پہلے ہی وہاں سے بلاک کر چکے تھے وہ مجھے میں دیکھو کچھ نہیں ہو میرے پیسے بھی جضایا ہو گئے اور میں نے جو منگایا وہ بھی اور میں پرانی کا کیا کروں گی تو پڑا نا اس چیز کو لے کے بڑا دماغ خراب ہو جاتا ہے پھر جب یہ فراڈ بازی ہوتی ہے تو اس چیز کو لے کے دماغ خراب ہو جاتا ہے تو میں پھر یہ سوچتی ہ کیا کریں اب لگتا تو ہے آن لائن دکھاتے تو دیکھو اتنا اچھا اچھا جو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی کاپی میں آتا ہے سیم وہ لوگ نہیں دے رہے ہوتے اس میں بھی ہم اور کچھ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ اور آ رہا ہے تو اس چیز کو لے کے ذہن میں تھوڑا سا وہ رہتا کہ کیا کرے کیا نہ کرے ہاں ا وہی ہے نا
تو میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ دیکھو آن لائن شاپنگ کی کچھ فائدے تو ضرور ہیں جیسے کہ وقت کی بچت ہو جاتی ہے زیادہ چوائس مل جاتی ہے ایک ہی ایپ پہ آپ ہزاروں دکانیں دیکھ سکتے ہو اس کے برعکس اگر ہم آف لائن پہ جاتے اگر ہم ایک شاپ پہ جائیں گے تو اگر ہم وہاں پہ اس شاپ والے بیا ہوں گے یا ا انکلوں کے اگر ہم ان کو بولیں گے کہ ہمیں یہ چیزیں لینی ہے وہ ہمیں دکھاتے ہیں جن کی جتنی بھی ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے تو پھر جب وہ اتنی محنت سے دکھاتے ہیں اتنے پیار سے دکھاتے ہیں اگر ہم ان کے کے پاس وہ چیز نہیں لیں گے تو ہمیں پھر وہ اندر سے نا خود ہی برا لگتا انسانیت کے طور پر یار انکل نے اتنی محنت سے دکھایا تو اب ہم ان سے نہیں لے رہے ہیں تو وہ اندر تھوڑا سا وہ برا لگتا ہے آف لائن میں یہ آن لائن میں تو ایسا نہیں ہوتا آ لائن میں آپ لو نہ لو تو وہ گرس نہیں رہتا یہ مجھے لگتا ہے کہ آن لائن میں کوئی تھوڑا سا فائدہ ہے اینڈ آن لائن میں یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ کو اب رات گیارہ بجے رات بارہ بجے رات ایک بجے رات دو بجے بھی آڈر کر سکتے ہیں بالکل لیکن آن لائن شاپنگ کے نقصانات بالکل بھی ہیں دھوکا سب سے بڑا دھوکا فوٹو میں کچھ اور دکھاتے ہیں اصل میں کچھ اور ہوتا ہے کوالٹی کا تو پتا نہیں چلتا ہے ایسے سائز کا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے اینڈ جو نہ میں نے نوٹس کیا کہ ڈیلیوری کا کبھی نہا انسان بزی ہوتا ہے تو اچانک ڈیلیوری والے کا فون آتا ہے کہ ایسے ہم باہر ہیں تو انسان گھر پہ نہیں ہوتا ہے یا کہیں پہ بزی ہوتا ہے باہر نہیں جا پاتا ہے
جی جی یہ تو ہے اور لن میں کیا رہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں کپڑے کی کوالٹی کا ہمیں پ پ چل جاتا ہے کیا فیبرک ہے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے ہم ٹچ کر کے د لیتے ہیں ہے نا آن لائن میں ہم میں نے یہ مطلب ج جو کیا ہے دو چار میں نے جو بھی منگایا ہے تو میرے ساتھ تو یہی مسئلہ رہا ہے میں منگا کون ٹ رہیوں آ رہ رہا تو یہ چیز تھوڑا سا مائنڈ میں رہتی ہے کہ ہم جو منگا رہے ہیں وہاں سے وہ سیم نہیں آتا ہے
بالکل
پ کے بکانا کا ایک مہینے کا مسئلہ ہو جاتا ہے ایک مہینے تو پھر یا تو وہاں سے شاید جیسا بھی آیا ہم نے ایکسپٹ کر لیا چلو ہم رکھ لیتے ہیں یا پھر پھر ہم اسے چینج کر رہے ہیں واپس آ رہا ہے پھر ریٹرن جا رہا ہے پھر یہی چیز لگی رہتی ہیں اور آف لائن میں کیا ہم جا رہے ہیں چلو وہاں ٹچ کر کے بھی دیکھ رہے ہیں اس کپڑے کو وہاں اور جو شاپ کیپر ہم اس کو بول بھی دیتے ہیں بھ ہمیں اچھا نہ لگا آپ پسند کرنا آیا تو ہم گھر دے کے دے جائیں گے آپ کو واپس اور وہ بول بھی دیتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کوئی کوئی دکاندار جو بڑا ایماندار ہوتا ہے وہ تو یہاں تک رہتا ہے اگر آپ کے کپڑے کا کلر نکل جائے گا تو آپ ہمیں واپس کر جائیے گا ہے نا تو یہ چیزیں رہتی ہیں اور آن لائن میں تھوڑا سا بس اسی چیز کو لے کے ڈر لگا رہتا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے بس یہ چیزیں ہیں اور تو باقی تو دیکو آن لائن میں نہ ہمیں جانا پڑ رہا ہے نہ آنا پڑ رہا ہے ہم ج سے آڈر کر رہے ہیں گھر تک ہمارے یہ آ رہا ہے بس یہ والی چیزیں بن جاتی ہیں
اور میں نا میں آپ کو ایک گولڈن رولس بتاتا ہوں یامارٹ اسمارٹ شاپنگ جس کو ہم بولتے ہیں نا ایک دماغ سے جو انسان جو اچھا اچھے چلاک چتر انسان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ا وہ اگر ان کو کوئی چیز لانی ہوگی چھوٹی چیز لانی ہوگی جیسے چار لانا ہوگا موبائل فون کا کور لانا ہوگا یا کوئی کتاب لانی ہوگی وہ کیا کرتے ہیں کہ کہ وہ آن لائن پہلے اس کی پرائز کمپیئر کرتے ہیں آن لائن میں کتنا ہےڈ آف لائن میں تو پتا ہی ہوتا ہے کہ کتنے میں ملے گا تو پھر جو ان کو لگتا کہ وہ لیتے ہیں اینڈ جو بڑی چیز ہوگی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا فریج ہوگا موبائل فون ہوگا یا جوتے مہنگے جوتے اگر لینے ہوں گے تو وہ آف لائن ہی لین چاہیے چاہے کیونکہ جوتے اکثر آپ کو پت ہی ہے کہ سائز کا بہت ایشو ہوتا ہے اور فراڈ سے بچنے کے لیے ہمیشہ سی او ڈی یوز کرنی چاہیے اور جو ایپ یا جو سائٹ آپ کو سی او ڈی کی کی سہولیت میسر نہ کرے تو اسے ہمیں آڈر نہیں کرنا چاہیے
اچ جی جی یہ تو ہے میں نے غلطی جو کر دی میری یہی غلطی رہی کہ میں نے وہاں مطلب آن لائن پے کر دیا اب وہی ہے نا جب آپ نے آن لائن پے کر دیا تو پھر ان لوگوں کو پھر اس بات کا ہے ہی نہیں وہ آپ تک ڈیلیوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں تو پیمنٹ تو انہیں پہلے ہی مل گیا ہے نا سب اور جب ہم سیو ڈی کرتے تو ان کو تھوڑا اس چیز کا رہتا ہے اور سی ا ڈی والا میں نے دیکھا جو ایپ زیادہ تر سی او ڈی والا مطلب ان کے آپشن میں رہتا ہے وہ مطلب ریئر ہوتا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ف پیک نہیں رہتا ہے اس میں چانسیز رہتے ہیں ہاں نہیں اوکے ہے اور یہ سیک والے ہیں ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا یہ آن لائن پے کرتے ہیں ان کے پاس سی او ڈی والا آپس شنی نہیں ہوتا ہے
بالکل وہ فراڈ ہوتے ہیں اینڈ کیا کہتے ہیں نا کہ جو عقلمند انسان ہوتا ہے نا وہ انگلی سے اسکرال بھی کرتا ہے اور پاؤں سے بازار بھی جاتا ہے تو اپنی ضرورت کی کے مطابق ہمیں دیکھنا چاہیے کیا بہتر ہوگا کیا نہیں
بالکل بالکل یہ تو ہے میں تو چلو پھر ٹھیک ہے بائی میں آپ کو کروں گی ٹھیک ہے
جی بالکل بالکل بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ کی نالج دیکھ کے بہت اچھا اء اللہ ملیں گے انشاء اللہ
اا